کم مبارک بات کیجیے پہلے
چلیے آپ کو مبارک ہو یعنی کہ آپ کی کار لگ گئی
ہاں ہاں ہاں ہاں شکر اللہ کا میں نے سوچا میں دیکھوں گی لیے کن سلامت سلامت کیا بولوں میں خوش ہو گئی شکر اللہ کا
اچھا اچھا اچھا یہ تو اچھی بات ہے کہ کال لگی شکر شکر اللہ کا سب ٹھیک ہیں میں بھی تھک گئی میں اس کو بول رہی تھی
اچھا
مانتا نہیں ہے وہ لوگ پتا
اچھا ہے کال اب اور کیا بتاؤ میں آج کسی کسی کی شادی وادی ہے وہاں سے کسی کی
ہاں میرے دیور کی بیٹی کی ہے اس کو دو تین اکٹوبر میں
اچھا ٹھیک ہے
اکتوبر کو ہے اس کی شادی اور بھی ہے ایک رشتےدار کی اس کی ہے فسٹ نومبر کو
او سردیوں میں ہے ان کو شادی
اور کہاں سردیاں ہوتی ہیں نومبر میں
پھر بھی پھر بھی یہ سویٹر لگانی ہوگی نومبر میں ٹھنڈ ہوتی ہے
کہاں ہوتی ہے اب پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی ہوتی دن کو ہوتی ہے تو صبح شام کو صبح شام کو ہوتی اس سال سردیاں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک اچہی گزری گرمیاں بھی ابھی اتنی نہیں ہے آب پتا نہیں اگست میں کیا ہوگا ویسے اگست میں ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی فلحال جولائی بھی ہاں جولائی بھی پندرہ سولہ دن گزر گئے جولائی کی بھی ٹھیک نکلی
ہاں
جون بھی ٹھیک ٹھاک نکلا مئی بھی ہاں فروری میں بہت زیادہ گرمی تھی
ہاں ہاں ان دنوں ایک دو دن ہم نے فین بھی یوز کیا تھا گا کام کرتے تھے تو بہت گرمی ہوتی تھی ہم ہے نا یہاں دریا کے نزدیک یہاں سے کبھی کبار وہ ہوا آتی ہے آہا ہا
ہوگی یا
اس سے بہت اچھا لگتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
مطلب سارا دن اٹھی نہیں ہے آپ کے گھر میں کے چوزیں ہیں چیچی کی آواز آ رہی ہے
ہاں یہ میری ساسوما نے چار لائے تھے میرا بڑا بیٹا جو ہے مصطفی کا وہ بہت شوقین ہے اور اس کو ڈر ور نہیں لگتا ہے اس کو کہتا تھا ممی یہ لاؤ ممی یہ لاؤ تو فائنلی وہ گئی تو اس نے چاک لائی ایک کو بلی نے کھایا
اچھا
ایک بیچارہ مر گیا خود ہی
اب دو ہے
اب نہیں اب دو تھے تو اس کو ب دلی آئی میں دیکھتی ہوں نہیں پتا ہم کو کہاں سے چو چو کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو یہ نہ یہ
ایک بلی اب کیا ایک ہی ہے
نہیں اب دو تھے تو اب ایک نے مینز اس کو پتہ چلا کہ بہ کا یہ جو گیٹ ہے اس کے نیچے ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو جو نا بیچ میں گئے گیب جیسی ہوتی ہے ہاں ہاں وہی وہ وہی سے باہر نکلا تو اب وہاں سے کوئی چل رہا تھا اس نے دیکھا تو ممی نے اس اس کو بولو یہ ہمارا ہے تو وہ آیا واپس اس کے بعد اسی دن اسی ٹائم پہ وہ نہیں ہی ا اس ٹائم نہیں کھانا کھانے کے ٹائم پہ وہ شاید پھر سے نکلا ہے اس اس نے کو کتے نے کھایا ہوگا ہاں آب ایک ہی بیچارا میرا بیٹا کہہ رہا ہے اس کو ہاں ممی یہ اکیلا ہے یہ یہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے لاو او مم وہ کہہ گی میں کہاں سے لاؤں گی دے دو پیسے دے دو پیسے وہ کہ رہا ہے ب بیچارا اس کو ممی آپ لاؤ میں دوں گا پیسے جاؤ اپنی ماں کو کہو بسو میں نے تو یہ چٹی نہیں رکھی ہے مجھے نہیں آئی نہ میں کہیں جاؤں گی نہ میں یہ لاؤں گی کیونکہ مجھے نہیں شوق ہے ڈونٹلہ نہ چاہیے تو آپ کا آب ایک ہی ہیں بیچارا اور میرا بیٹا کہہ رہا تھا ہم اس کو بھی سو نمبر رنگ لیں گے یہ کیا کرے گا یہ تھا یہ اکیلا رہ جائے گا اس کو کیا کیا کرو گے ملب یہی بھی آئے گا ہمارے ساتھ ابھی آپ بیچارہ ایک ہی ہے اس کو پھر پھل بال رکھے تھے اس ممی نے پانی بھی
اچھا
تھا ہم گئے تھے سافر پ ہاں اتنا بھی باڑا نہیں ہو گیا ہے ٹھیک پتہ ہے مصطفہ نے کیا کیا تھا آج کے بچے وہ کہ گا وہ اس نے میرا فون لیا تھا گوگل پہ دیکھا تھا کہ چھوڑو مینس اسکپ کیسے پتاہ چلے گا یہ کہ لڑکا ہے کہ لڑکی اچھا پھر اس ٹائم دو تھے پھر گیا ان کو پکڑا ہاتھ میں پھر آیا ماما یہ جو سفید والا ہے یہ لڑکی ہے اور یہ ہوئے ہیں بس آپ کو کیسے پتہ میں نے دیکھا اس کو گوگل پہ اس کو دو لائنیں جو اس کو ہوتی ہیں وہ لڑکی ہوتی ہے جس کو ایک لائن ہوتی ہے وہ لڑکا ہوتا بسماش انشاء اللہ اتنا دماغ میں آنا گوگل اس پہ یہ کہنا بس اچھا ٹھیک ہے پھر کہتا ہے اپ یہ لڑکی ہے لڑکا اس کا باقی بس اچھا پھر کہتا ہے ممی کو ممی یہ ایک بھی یہ چیکو یہ چیکو یہ لڑکی ہے اس کو سامنےبھی نہیں آتا تھا تو کہہ رہاہے ایک دن اسسے آپ کو کیسے پتا چلا پھر یہ جب کہہ رہا ہے مجھے بندھا میں نے گوگل پہ سرچ کیا
جی ہاں
بس اچھا آئیڈیا کیا ہے دماغ اچھے سے لگایا ہے پھر میں اس کو سوب کہتی ہوں کہ ہاتھ پھر نہیں لے اٹ پھر پت ہے سوب کیا مالتا تھا پہلے ہاتھ میں لیتا تھا ایسے گھماتا تھا پھر پانی ڈالتا تھا ہو گںی ہاں صاف یہ کونسی سوپ مل اس کو جاگ آنا چاہیے اچھے سے پھر کرتا ہے آپ وادہ وہ سو پہ مجھے لگتا ہے ہاتھ رکھتا تھا ماما میں نے کیا میں نے کہا آپ کیا کہا ب اب ہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا ایک سیکنڈ میں کیا کیا ہوگا آپ نے تو فائنلی کرتا ہے اب وہ اس کو اپنی ریس پہ کاندھے پہ رکھتا ہے ہاتھ میں پنکھ مما اس کی پنکھے آج باڈی ہو گئی ہے دیکھو دیکھو بس دیکھو آپ مجھے نہیں دیکھنا ہے
وہ آپ کے پڑوسی آ گئے
نہ نہ وہ وہاں ہی ہے اب فون کیا تھا میں نے پاس دو تو نہیں اوپا س تو کیا تھا بولا تھا کہ کیسی طبیعت ہے بولا تھوڑی بہت فرق ہے آپ نے کیا ڈاکٹر کا نام بتایا تھا ڈاکٹر ارشد
ارشد ہاں ڈاکٹر ارشد
کہاں رہتا ہے کہاں پہ کرتا ہے وہ کام
وہ ہوتا ہے سائکسٹرک ہاسپٹل میں پہلے وہ ادھر ہوتا تھا کارا نگر میں پتا نہیں ابھی ہے کہ نہیں اس کا پتا مجھے پتا نہیں اب ہوتا ہے مگر یہاں سائیکیاٹرک ہاسپٹل میں ملتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہے بہت اچھا
نہیں اگر اگر پتہ ہوتا پرائیویٹ کلینک کہاں ہے وہ میں بولتی ابھی میں بولگی
پرائیویٹ وہ کارا نگر میں ہے گول مارکیٹ کارا نگر میں وہ اگر جائیں گے وہاں پہ پتا کریں گے ہاں ڈاکٹر ارشد ہے اسکا نام
ہاں میں کہوں گی بتاو کیا ہوا اور کیا بولو میں آپ کو
وہ سنائیے
آہ بس دعاے خیر سناو کیا ہے سناؤ آپ سنایے اور کچھ
کی سناؤ گرمی ہے گرمی میں ہمت ہی نہیں ہوتی یہیں میں بھی نہیں نے بھی نہ سبزی بنائی نہ کھانا بنایا کھانے میں یہ سات بجے بناتی ہوں
آ پ پھر دیر سے کھاتی ہوں گی
ہاں اور شام اب کو دو چار آلو فرائی کریں گے فرینچ فرائز بنائیں گے اور کھائیں گے تو ہو جائے گا
اچھا ٹھیک ہے ہم کھاتے ہم بھی ویسے دیر سے ہی کھاتے سوا دس ساڑے
شام کو پتا ہی نہیں چلتا ٹائم کیسے جاتا ہے
ہے نا لیٹ
لیٹ ہاں اں اب تھوڑا ہو گیا دس منٹ پھر بھی کام ہو گئی
ہاں ہاں ہو گیا ہے دس منٹ کم سے
نوکری اگست تک ہو جائے گا بہت کام
ہاں پھر کیا ہے نومبر کا مہینہ بہت چھو م دن اس کا کیا ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا ہے کیا بیٹھیں گے کب
نا ہو بڈا سمرکا جنوری سے زیادہ فروری میں ہو جاتا ہے دن باڑا
فارک مگر بیہتر فارک ہوتی ہے ہاں
یہ کیا ہے اللہ کا نظام بھی ایسا ہے اور آپ کا نظام ہی ایسا ہے اس نے تو ہے ہاں
فراز کو بھی چھٹیاں ہی چل رہی ہے نا کہ ان کو اب ہو کہ نہیں اس کو بھی چھٹیا ہی جاتا ہے اس یہاں اسکول کے نہیں
ہاں کبھی کبھی جاتا ہے اب بول رہا ہے جاؤں گا چھٹیوں کے بعد جاؤں گا
اچھا وان نا شارٹیج نکلتی ہے نا پھر
ہاں شورٹیج
ہاں ہاں رانی نے مجھے فون ہی نہیں کہ وہ ہے کام پہ شاید اسی وجہ سے مت کہ یہ وہاں یہ ہے
ہاں وہ بھی سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا اگر دی نے مجھ سے بات کی اس نے نہیں بولا کچھ بھی نہیں بولا اس نے
مجھے اس نے کہا آ تی ہوں اس نے کہا میں وہاں جاتی لیکن
کو بھی نہیں پتا
اچھا ٹھیک ہے نہ میں آنٹی سے میں نے نہیں بات کی کی چھوٹی سی کی اس نے یہی بولا ایپ کا یہی بس ہاں بس کااکل اچھا
اچھا اچھا اچھا چلیے خدا حافظ بے اللہ حافظ
جی اللہ حافظ
ست گم سمجھ